ہیلو
ہلو
ہاں جی سلام و علیکم
ہیلو
کیسی ہو آواج
ہلو جی آ ری آ ری
ہاں جی سلام و لکم
وعلیکم السلام کسے ہو
جی میں بالکل خریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں میں بھی چھت پر گھوم رہی ہوں کھانا آگے ابھی فری ہوئے ہیں تو ابھی گھوم رہی ہوں چھت پر بہت زیادہ گرمی ہے آج ہمارے یہاں پے ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل ہمارے یہاں پے تو نا بارش ہو گئی تھی صبح ٹھنڈا موسم تھا اور اب نا مست والی گرمی ہو رہی ہے
اچھا اچھا کم کم بارش ہوئی ہوگی نا اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے
نہیں نہیں بارش تو بہت ہی زیادہ ہوئی تھی پھر بی مست والی گرمی تو ہو تی ہے بارش کے بعد میں
جی جی بالکل بالکل شروع شروع میں تو ہوتی ہے اور بتائیے آپ نے کھانا کھا لیا یا ابھی کھاؤ گے کیا
جی ہاں آج نا میری امی جان نے کھانا جلدی پکا لیا تھا تو نا میں تو کھانے پینے سے تو میں فری ہوں اور آپ نے کھا لیا کھانا
جی جی بالکل بالکل کھا کے کھا پی کے فری ہیں ہم بالکل گوم رہی تھی چھت پر
اچھا کیا پکایا تھا آج آپ کی امی جان نے
امی جان نے روٹی اور دال بنائی تھی آج
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا گرمیوں کے دنوں میں دال روٹی سب ہلکا کھانا ہے دال روٹی دال چاول تو نا شریر بھی فٹ رہتا ہے دال وغیرہ کھا کے پروٹین وغیرہ بھی ملتی رہتی ہے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں دالسی ہمیں کافی ساری پروٹین ملتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے ویسے آپ کے گھر پہ کیا پکایا تھا آپ کی امی جان نے
میری امی جان نے آج بٹ پکایا تھا اور نہاری پکائی تھی اور گرما گرم بریانی پکائی تھی
جی جی ماشاء اللہ آپ کے یہاں تو بہت اچھی دعوت بنی ہے پھر تو آج
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل لاج بہت اچھی طاقت ا ٹنڈا موسم تھا صبح کے ٹم ہے تو میری ابو جان نے بولا ہے نا گوٹ پکا لیتی ہیں اور میرا من تھا گرم گرم بریانی کا اور جو میری باجی ہے کا من تھا کہ آج نا نہاری بھی پکائیں گے
جی جی
ٹیکے کے ساتھ میں نا میٹھا بھی ہو جاتا ہے تو
بالکل بالکل بالکل انشاء اللہ آپ کے یہاں پہ تو بہت اچھا کھانا ونا ہوا ہے ہمیں پتا ہی نہیں تھا نہیں تو ہم ہم بھی آپ کے یہاں پہ آ جاتے
ہاں ماشاء اللہ اب اگر گھر پکائیں گے نا تو آپ کو ضرور بلائیں گے
جی جی بالکل بالکل ضرور بتانا ضرور ایسا مت کرنا جیسے ابھی کہ آپ نے بتایا ابھی نہیں اکیلے اکیلے کھا لیا
جی ہاں بالکل بالکل پکھا وہ بالکل بلائیں گے جی آپ کو تو اور میرے یہاں پہ نا اب نا میری جو خالا ہے نا میری خالہ کی یہ بیٹی کی نکاح ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کی نکح ہے نا آپ کو بھی بلاؤں میں اب نا ہم تیاریاں کر رہے ہیں گھر کی صاف صفائی اسٹارٹ ہو گئی اور نہ گھر میں جو کتائی وغیرہ ہوتی ہے سبھی اسٹارٹ ہو گئی سجاوٹ بھی ہونے لگ گئی ہے اب تو نا کارڈ وغیرہ رہ گئے ہیں اور رشتے دار مہمانوں کو بلانا رہ گیا ہے
جی جی بالکل بالکل آپ بلائیں گے تو ہم ضرور آئیں گے آپ کے یہاں دکام ہے ہمیں بھی اچھا لگے گا آپ لوگوں کے ساتھ گپتگو کر کے آپ لوگوں سے جانکاری ہو جائےی کسی واہنی اچھے سے میل جول ہو جائے جائے گا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمار سہی ہو جی آپ اور نا میں سوچ رہی تھی کہ سوپ شپنگ بھی نکاح کے لیے شاپنگ کرنی ہے ہمیں دلہن کا لہنگا خریدنا ہے ابھی تو دلہن کے لیے برقہ وغیرہ خریدنی ہے ایک دو تو میری امی جان بول رہی تھھی کی جو تیری باجی ہے ایک اور آپ کی بول رہی تھی ان کو بول دینا وہ بھی تیرے ساتھ میں چلیں گی تو دونوں نا جا کے خرید لانا باہر سے
جی جی بالکل بالکل ایک سے دو بھلے اگر کچھ زیادہ چار لوگ ساتھ میں جاتے ہیں تو تھوڑا پسند کرنے میں اچھا رہتا ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل نہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جاتے ہیں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں اس کی میری پسند کچھ ہے آپ کی پسند کچھ ہے پھر آپ کی باجی کی الگ آپ کی امی جان کے سبھی کی نا سبھی کی پسند نا الگ الگ ہوتی ہے
بالکل بالکل انشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو چلو ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ میں بالکل ویسے کہاں پے جاؤں گی آپ کون سے بازار میں جاؤ گی
کہاں جارہے ہاں ہاں جی
ویسے کہاں پر جاؤ گی آپ کون سے بازار جاؤ گی شاپنگ کرنے
کیا ہوا
اور نکاح کی شاپنگ کرنی ہے آپ کہاں پر جاؤ گی ایسے پوچھ رہی ہوں
جی میں نا سوچ رہی تھی سستا مارکیٹ لگا ہوا ہے تو نا میں وہاں پے جاؤں گی
جی جی
ہاں دلہن کے لیے بھی کپڑے وغیرہ وہیں سے خرید لائیں گے جی
جی جی بالکل بالکل ویسے شادیوں میں خارجہ کرنے سے اچھا ہے تھوڑا ہلکے ہاتھ سے کام لیا جائے تو اس میں اچھا ہے کسی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی شادی وغیرہ نکاح بھی اچھے سے ہو جائیں گے کپڑے رکھے ہی رہتے ہیں زیادہ مہنگے لے آو تو ویسے ہے نا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ کپڑے وغیرہ سب کرتی ہی رہتی ہیں ساتھ
جی جی ہاں ہاں بالکل بالکل تو ہلک ہلکے مطلب ایسے ایسے لے کے آئیں گے جیسے ہاں ویسے تو آپ کو پسند کرنی ہے پھر بھی مطلب میرے حساب سے تو جو مطلب ڈیلی ویر میں بعد میں پے نہیں جا سکے ہے زیادہ خرچہ کرنے کا کیا فائدہ وہ بعد میں رکھے ہی رہیں گے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل نا سستے سے سستے کپڑے لے کے ائیں گے ہلکے بھی لے کے ائیں گے ایک بار پہن کے نا دوبارہ پہننے کا انہیں من ہی نہیں کرتا ہے کپڑوں کو
جی جی جی جی ہاں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں ویسے کون کون جائے گا آپ کے ساتھ میں
جی میری امی جان اور میرے ابو جان اور میری باجی میری خالا سبھی جائیں گی نکاح کے لیے کپڑے خریدنے جتنا جلدی ہو سکے گا نا اتنی جلدی شاپنگ کریں گی جی ہم تو
جی جی بالکل بالکل ہم بھی اپ لوگوں کے حساب سے ہی کریں گے نا آپ لوگ جتنا ٹائم لگاؤ گے اتنے ٹائم میں خرید لیں گے ہم بھی
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل بالکل اور نہ میری امی جان بول رہی تھی ہیلو میری امی جان بول رہی تھی جی کیوں نہا اپنا مہمانوں کے لیے ینو کاڈ وغیرہ باڈی میں بٹتے ہیں نکاح مے تو وہ بانٹے جائیں گے مہمانوں کو میری امی جان بول رہی تھیں کیوں نہ جو اپ کی سو رہے ہیں نا ان کو بھی بول دیں وہ بھی ساتھ میں چلی جائیں گے اور اپ نا جلدی سے جلدی ا جانا جی نکل کام ہے نا بہت سارا کام ہو جاتا ہے گھر میں نکاح ہوتی ہے تو کتنا کام ہو جاتا ہے
بالکل بالکل اپ بہت سارا کام ہو جاتا ہے اپ بالکل صحیح فرما رہے ہم بول لیں گے اپنے شوہر سے وہ بھی اپ کے ساتھ میں چلے جائیں گے اپ کس اور کے ساتھ کارڈ بنٹوانے دو لوگ دی ہوں دو لوگ بانٹے ہیں تو تھوڑا جلدی بٹ جائیں گے تو اس میں
ہاں جلدی بٹ جائے گا جلدی بٹ جائیں گے دو لوگوں میں نا پریشان بھی نہیں ہوںیں گے جیسے کہ بائک وغیرہ یا گاڑی وغیرہ سے سے جائیں گے تو نا ہے کہیں ایک چلا رہا ہے کہیں دوسرا چلا رہا ہے اب ویسے نا اب تو گرمیاں چل رہی ہیں تو گاڑی سے ہی جائیں گے بائک سے نا تو دھوپ کی وجہ سے بہت بے حد ہی زیادہ دقت ہوگی تو نا میں نے بول دیا ہے گاڑی سے چلے جائیں گے آرام سے اے سی والی گاڑی ہے تو ان کو نا کچھ دقت بھی نہیں ہوگی جانے آنے میں آرام سے بانٹ آئیں گے میں مہمانوں اور مہمانوں کو بھی نا جلدی سے جلدی بلانا ہے کیونکہ نکاح کا زیادہ ٹائم نہیں ہے نا اور جو آپ آپ نا ہلدی کے لیے مہندی کے لیے نا الگ الگ کپڑے لے کے کے انا ہلدی والے الگ مہندی والے الگ
کب کا کل جب آپ لینے جاؤ گے آپ کے ساتھ ہی خرید لیں گے ہم آپ کو بتا دینا کیسا آؤٹ فٹ صحیح رہے گا اس کے لیے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل بتا دوں گی میں آپ کو
جی جی ویسے بھی مہمانوں کا تو جلدی آنا ضروری ہے مہمانوں کے بنا تو نکاح والے گھر میں لگتا ہی نہیں ہے کہ نکاح ہے
ہاں جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے مہمانوں کو کے بنا تو نا نکاح دھور ای سی لگتی ہے کہ گھر میں نکاح ہی نہیں ہے اور نہ اب تو گرمی ہو کا موسم ہے تو میری امی جان بول رہی تھی کہ مہمانوں کے لیے نا اچھے سے اچھی ویوستھا کریں گے مہمانوں کے لیے نا میری امی جان میرج ہال بک کر دیا ہے تو نا سبھی وہیں پہ جائیں گے
بالکل بالکل صحیح ہے بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو
ہاں وہاں پہ نا اے سی کی بھی ویوستھا کر دی ہے کولر تو کیا امس دیتی ہیں گرمیوں میں تو ہم سبھی روم میں اے سی کی ویوستھا کروا دی ہے میری امی جان نے کہ مہمانوں اور اتنی دور سے مہمان آئیں گے مہمانوں کے بچے آئیں گے نا بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے اور نہ کل نہ ہمیں مہمانوں کے جو بچے آئیں گے ان کے لیے بھی گفٹ خریدنی ہے کیونکہ مہمانوں کی جو بچیاں آتی ہیں ان کو پیسے وغیرہ دیتی ہیں تو وہ خرچ کر دیتی ہیں یا ان کی امی جان وغیرہ لے لیتی ہیں تو ان کے لیے نا کچھ کسی اچھی گفٹ لے آئیں گے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اب ایسا کرنا نا کتنے سارے مہمان آنے والے ہیں ان کا لسٹ بنا لینا تو اسی حساب سے لے آئیں گے پھر کیا فائدہ کم پڑ جائے بعد میں تو اچھا نہیں رہتا ہے پھر دوبارہ لینے جاؤ نکاح والے ٹائم پہ تو مطلب ایسا ہے کہ اسی ٹائم لینے جاؤ تو ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے نکاح والے گھر میں زیادہ بھیڑ باڑ رہتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے چلو ٹھیک ہے نا مجھے آپ سے گفتگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچھالگا اور جلدی سے جلدی نا نکاح کے لیے تیاری کرنا آپ
جی جی جی شکریہ
جی اللہ حافظ جی خدا حافظ
ملب